ہلو جی اللام علیکم
اللام علیکم
جیکھ نل
ہاں جی بالکل کھانا لائی آپ سنائیے آپ کا کھانا لائی
جی ہاں جی آپ آج آپ کے گھر میں کیا بنایا تھا
جی آج میرے گھر میں ہے دال چاول بنائی تھے اور بریانی پکائی تھی قورمہ قورمہ بھی بنایا تھا میرے گھر پہ
جی میرے گھر میں تو آج دہی بھللے نہاری پکوڑے اور کیا کہتے ہیں وہ گلاب جامن یہ سبھی چیزیں بنائی تھی کیا کیا ہے ہمارے گھر سے کچھ مہمان آ گئے تھ
اچھا اچھا میرے گھر پہ بھی کافی جب سے عید نکل کہ گئی ہے نا جب سے مہمان ابھی تک گئی نہیں ہے تو میرے گھر پہ بھی کچھ نہ کچھ تو بنتا ہی رہتا ہے
ماشاء اللہ آپ نے عید کا عید کے دن کی یاد دلا کے نا منہ میں پانی دلوا دیا
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح بانا آپ نے
جی ویسے ہے آپ جی میں کیا ہے کہ وہ کیا ہے میرا بیٹا نا اسکول میں پڑھنے جاتا ہے تو اس کو کیا ہے کہ کچھ سائنس کا کچھ پروجیکٹ کیا ہے تو کیا آپ کو یہ وگیان کے بارے میں تھوڑی بہت نالج ہے
جی ہاں مجھے وگان کے بارے میں اتنی زیادہ نالج تو نہیں ہے لیکن ہاں اللہ کے شکر سے مجھے تھوڑی بہت نالج ہے بس میں اتنا جانتی ہوں کہ جیسے کہ بنا وگیان کے کچھ بھی نہیں ہے آج کل ج جتنی بھی یہ لائٹ وغیرہ یہ واہن وغیرہ ہے یہ سب نا وگیان کی ہی دین ہے وگان کے بنا تو انسان آگے ہی نہیں بڑھتا ہم لوگ اتنے آگے نہیں بڑھتے اگر وگیان نہ ہوتا تو
جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فنمایا کیا کہ ہمارا پڑوسی ملک چین د کہ آج وجان کے کھیتر میں کتنا آگے بڑھتا چک ہے اور ہم کیا کہ ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں جیسے ہمیں پڑوسی ملک سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی وگان کے کھیت میں جیسے پڑوسی ملک نئے نئے روبوٹس بنا رہا ہے نئی نئی دوائیاں بنا رہا ہے کتنی چیزیں بنا رہا ہے
ہاں جی آپ نے بالکل صحی فرمایا آپ یہ آواز نہیں آ رہی ہے بالکل پل بھی کٹ کٹ کی آ رہی ہے
نیٹ ورک کا ایشو رہتا ہے ہمارے یہاں پہ
ہاں ہاں ہمارے یہاں پر بھی رہتا ہے لیکن آج تو اللہ کا شکر ہے ا لائٹ بھی ہے تھوڑا موسم بھی ٹھیک ہے ٹھنڈا سہانا موسم ہو رہا ہے اچھا لگا رہا لگ رہا ہے ن نظارے بھی اچھے اچھے دیکھنے کو مل رہے نہیںے
جی آپ نے بہت اچھا کمایا جی میں یہ بول رہا تھا کہ یہ آپ کچھ وگان کے بارے میں اور بھی مجھے کچھ زیادہ جانکاری دے سکتی ہیں کیا
کیا ہوا
جی آپجے وگیان کے بارے میں آپ کو کچھ اور بھی جانکاری ہو
جی نہیں مجھے اب جان گے کوئی بھی جانکاری نہیں ہے آپ فرمائیے آپ کو کوئی جانکاری ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہو
جی مجھے تو یہ وگیان کے بارے میں مجھے نا بہت ہی روچی ہے کیونکہ وگان ن آج سے آج ہم دیکھیں تو ہر چیز لوگ وگیان پہ ہی نربھر کر رہی ہے جیسے کہ ابھی ہم جس فون سے آپ سے وارتالاپ کر رہے ہیں گپ م کر رہے ہیں یہ بھی وگیان کی لے لے ہیں ماشاء اللہ اگر وگیان نہ ہوتا تو ہمارے ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر جو بھی راکٹ اور یہ سب ہیں یہ سبھی کہاں سے آتے
ا ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی فون وغیرہ پہلے تو کیا ہے ٹیلیفون ویسے ٹیلیفون چلتے تھے اور ٹیلی ویژن وغیرہ یہ سب وان لیکن آج کے چھیت میں نا وگان کے کارن ہی ہم لوگ بھی بہت ہی زیادہ آگے نکل چکے ہیں
جی ویسے آپ جیسے ہم اگر کلپنا کریں ان لوگوں کی جو ناگپور یہ لائٹ کہ نہ فون ہاں نہ ہی کوئی سکھ سویدھائیں تھی تو وہ کیسے رہتی ہوں گے کیا آپ نے کبھی یہ اپنے ذہن میں کبھی سوچا ہے
م مج ہاں پہلے پتا نہیں کیسے رہتے تے لیکن پہلے کیا ہے جیسے کہ ڈانس دوارا چٹی وغیرہ ایسے ایسی جانکاری ملتی رہتی تھی اور لیکن اب تو کچھ بھی گھٹنا ہو جائے تو بھائی یہ فون وغیرہ کی دنسی ایسیے چل گئی ہیں کہ ترنت کی ترنت
جی صحی فرمایا آپ نے لیکن کیا ہے نا کہ وگیان کبھی کبھی نا ہمارے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے جیسے کیا کہ آج وگان کا اپیوگ کر کے لوگ نا بہت ہی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو کہ سماج کو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں وہ چیزیں دی جا رہی ہیں جیسے کہ وگیان کا اپیوگ کر کے آج نکلی دودھ بنا دیتے ہیں پنیر بنا دیتے ہیں اس میں کیا کہ ایسے ایسے جو رسائن بناات کے ڈال دیتے ہیں نا کہ جن کا کوئی یوج نہیں ہے پھر بھی لوگوں کی سوچ ہے
ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن ان ان چیزوں میں نہ بہت سے بہت ہی ا وسے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان چیزوں پہ زیادہ وہ ہوتے ہیں
جی صحیح کہا آپ نے اور سنائیے آپ کو کن چیزوں کا شوق ہے
جی ہاں مجھے تو ویسے خاص کر کے کسی بھی چیز کا شوق نہیں ہے آپ نے وگیان کے بارے میں بتایا مجھے تو مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملا میرے دل کو اور ویسے جیسے کہ آج کل میں دیکھ رہی تھی کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی تو بس مجھے ایک دو گورےیاں دیکھنے کو ملی تو مجھے لگا بھائی پہلے کیا ہے پہلے کتنی گوریا چڑیا وغیرہ مور وغیرہ پہلے کتنی دیکھنے کو بھی ملتی تھی اور لیکن لیکن آج کل تو یہ جیسے کہ یہ ٹاور وغیرہ ہے ان کی وجہ سے ایک بھی نہیں رہی
جی ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح بہت اچھی کی بات کہی گمبھیر اور سوچنے کا وشے ہے گوریا جو پہلے بہت چھوٹی چھوٹی وہ ہوتی تھی وہ آج کے ٹائم پہ نہیں دکھتی ہیں کیونکہ جو اپنے جو ٹاور ہوتی ہیں نا جن سے ہم یہ نیٹورک ملتے ہیں ہمارے فون کو تو کیا ان کی کرنوں سے ان کی ترنگوں سے چڑیا ہے نا بہت ان کو ہانیکارک پرباؤ پڑتا ہے ان کے اپر تو اس پ وہ بہت زیادہ دقت ہوتا ہے ان کو اور ختم بھی ہوتی جا رہی ہیں آج کے ٹائم پہ تو لگ بھگ ولپتی کے کار پہ پہنچ چلی وہ
ہ اچ
جی بولیے
کیا ہوا
جی آپ فرمائیے کچھ آپ تو ایک دم شانت ہو گئی ہیں
نہیں جب کبھی نا آپ کی آواز کٹ کٹ کے آتی ہے تو پھر مجھے شانت ہی ہونا پڑھتا ہے
جی وہ کیا ہے کہ یہ تو خدا نہ کرتا کیا ہے کہ کبھی کبھار نیٹ ورک کا ایشو رہتا ہی ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج جیسے کہ میں اپنے گھر میں سو رہی تھی دن میں تو میں سو رہی تھی سوتے سوچی میرے من میں خیال بھی آیا کہ ماشاء اللہ پہلے کیا ہے گھر میں گوریا وغیرہ اتنی تھی کہ سونے بھی بھی نہیں دیتی تھی چین چی لگی رہتی تھی اور صبح جگتے ہی کیا ہے مور کی ہوائ سننے کو ملتی تھی شام کو تو مور کی ہوائ ملتی تھی اور یہ چڑیا وغیرہ تو بالکل بھی نہیں سنے دیتی تھی نہ دن میں نہ رات میں پورے گھر میں گھر میں آ کے اپنا گھونسلہ بھی بنا لیتی تھی ایسا ایسے ہی لگتا تھا کہ انہیں کا سب کچھ ہے اس میں ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں اور دیکھو اب دیکھو اب دیکھنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے
جی ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا آپ تو کیا ہے کہ تھوڑا سٹی میں رہتی ہیں لیکن میں تو نا گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں تو مجھے نا گاؤں میں بھی یہ آج کے ٹائم پہ گوریا مور ہے یا تیتر کبوتر یہ بھی آج کے ٹائم پہ نا دیکھ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں ماشاء اللہ پتا نہیں ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی یہ کہاں گئی یہ پتا ہی نہیں چل رہا
ہیلو
جی بولیے
ہاں جب کبھی ہے نا آواز کٹ جاتی ہے آپ کی مجھے جب کبھی تو بالکل کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ہے اور جیسے کہ جو میٹرو وغیرہ یہ سب پتا نہیں وگیان کتنی آگے نکل چکی ہے ہاں ابھی تو میں نے سنا تھا کہ میٹرو وغیرہ یہ پتانی کیا فلان ڈھمکان نئی نئی چیزیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں میرا تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں
جی آپ پڑوسی ملک چین کو دیکھیے انہوں نے کیا ہے کہ ابھی ایک میٹرو بنائیے جو چھ سو سات سو کلو میٹر کے سات سو کلو میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ بوشیہ میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے جب ابھی سات سو کلو میٹر کی رفتار سے مان لیجیے سات سو کلو میٹر کسی کو جانا ہو تو وہ ایک ہی گھنٹے میں سفر کر سکتا ہے
ہ
تو سوچنے کا وشے کہ وگیان وقت میں کیا کر سکتا ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ویسے آج کی چز میں نا وگان کی وجہ سے آج کا چت بہت ہی زیادہ آگے نکل چکا ہے مجھے نا آپ آپ سے وجان کے بارے میں جانکاری لے کے ب بہت ہی اچھا لگا مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی
جی مجھے بھی آپ سے بات گپت گ کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ کا داتری شب رہے اور اللہ حافظ
اللہ حافظ
ہوں
ہ